ہلو ہلو وعلیکم السلام بھائی جان اور سب بڑھیا خیرتم ہوں بھائی جان
ہاں بھائی جان بالکل بھائی جان سب کہری تھے بھائی جان اورا آپب سب کہ رہیے تھے
ہاں سب بڑے کی رہتے ہیں اللہ تعالی کی مہربانی ہے اور آپ کی طرف بھ جان موسم کا کیسا مزاج ہے
بھائی جان موسم تو ایسا ہے کیونکہ بہت دن سے گرمی پڑ رہی تھی آج آج آ کے بار س ہوئی ہے کیونکہ یہ ہے کہ پریاورن بہت خراب چل رہا ہے اس ٹائم کیونکہ موسم بہت ہارڈ ہے گرمی بہت آڑ چل رہی ہے بھائی جان آج بارش ہو رہئی ہے تو آج ٹھنڈا موسم ہوا ہے کیونکہ آج کل لوگ وغیرہ ہیں ج جو پیڑوں بھی پیڑوں بھی کٹائی کر رہے ہیں اس کن کی موسم صحیح طریقے سے بارش نہیں ہو پا رہی پیڑوں کی کٹائی کی وہہ سے اور لوگ وغیرہ بھی تندرست بھی نہیں رہ ا رہے ہیں کیونکہ آکسیجن لیں گے کہاں سے لوگ وغیرہ ہیں جو کیکہ اگر ہم پیڑوں کی کٹائی کرتے رہیں گے بھائی ہم تو پھر آکسیجن کہاں سے لیں گے ہم اور اس سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں یہی تو وجہ ہے بھائی جان کیونکہ موسم کا یہ چکر بھی ہوا ہے جو بھائی جان چل نہیں پا رہا ہے اس ڈھنگ سے کیونکہ بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا کہیں گرمی میں تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کبھی کبھی کبھی گرمی میں بہت تو ہارڈ گرمی پڑ جاتی ہے بارش ٹیم پ جو گرمی پڑ رہی ہے یہی تو ہ رہا بھائی جان کیک کبھی کبھی تو موسم چینج ہو ہی جاتا ہے
ہاں تو بھائی جانے آپ اپنے بہت اچھا فرمایا بھائی جان کیوںک موسم بدلنے کا کارن ہے ہریالی ہم جیسے پیڑوں کو کٹائی کے کریں گے اب میرے سنیے آپ مطلب اب جیسے پیڑوں کو کاٹ کت گے تو ہریال کیسے رہے گی اور جیسے اب جیسے آج کی جو ہمارے سیاست کمان پہ جو عمران بیٹھے بیے ہیں جو جو نواب بیٹے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ جیسے ادیوگ استھاپت کرنے کے لیے آج آج کل کیا وہ وہ فیکٹریاں وغیرہ لگاتے ہیں اور پیڑوں کو نشٹ کرتے ہیں تو وہ کیا جیسے پیڈو کے کو نشٹ کریں گے تو ان کی فیکٹری بشلی گیس جائے گی جو وہ کیا پریاور پہ سائڈ ڈیپینڈ کرتی ہے دوسری بات جو پیڑ رہیں گے تو وہ جو دشت گیسے ہیں ان کو اشوشت کرتے ہیں تو ان چیزوں پہ بنی رہنے چ کہ یہ اور دوسری بات آپ جیسے ہم جیسے ہم ہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ جہاں پہ بھائی جان جہاں پہ ہریالی ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ بارش بھی ہوتی ہے اور آپ نے
تو یہی تو وجہ ہے بھائی جان کیوںکہ اب اب تو اتنا موسم ہے کہ ہر بندے کو پیڑ نہیں لگاائے جائے تو ہر بندے کا پیڑ لگ جائے گا اس سوکھنے کی کوئی بجائے بھی نہیں ہے اس موسم پ تو ہربندا پیٹ لگائے تو بہت اچھا رہے گا ہمارا کیکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کیوںکہ ہماری آبادی جو ایک سے چالیس کروڑ کی آبادی ہے جو اربند پڑ لگائے گا ایک سے چالس کروڑ پیڑ تو ہو چکے ہیں بھائی جان چلو وہ مانتے ہیں ان میں سے بھی نشٹ ہو جاتے ہیں چلو ستر کروڑ نشٹ بھی ہو جاتے ہیں سوکھ جاتے ہیں تو ستر کروڑ پیڑ بھی بچیں گے بھائی ہم اس سے ہمارا شریر جو کتنا تندرستی سے رہ سکتا ہے کتنا آکسیجن لے سکتا ہے کی آکسیجن کی کم کم بھی بہت آرڈ چلتا ہے اس ٹائم کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ادک سے اھک ہارٹ اٹیک کی بیماری پیدا ہونا اسی وجہ سے ہو رہی ہے آکسیجن ڈھنگ سے لے نہیں پا رہے ہیں بندے کچھ جی کیمیکل بج ہے یہ بھی ہے کیونکہ کچھ کھان پینے میں بھی دقت ہے ڈھنگ سے کھان بھی نہیں ن کرل پا رہے بندہ تو کیسے جی پائے گا کیسے مطلب اپنا پھیمڑا پھیڑا یہ ماس پیشیاں کیسے مسلس کر پائے گا اسی وجہ سے کیمیکل یوز کیمیکل یوز کت آ رہا ہے ہر چیز میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز میں کیمیکل یوز ہو ہوتے ایسی بنا چیز کوئی بھی نہیں ایسی کہ اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ نہ ہو دیسی کھانا بھی نہیں بچایا آج کل جو ہاں جی
آپ نے بھائی جان بہت اچھا فرمایا کیونکہ ہم جیسے اب آپ بتا رہے تھے جیسے ابھی بھی ہے نا جہاں پہ زیادہ ہریالی ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ بارش ہوتی ہے اور آپ نے بجا دیکھا گا کہ کہ اب جیسے مانسون بیس جون کے بعد میں آتا ہے اب دیکھو مطلب کیونکہ موسم کا استر نہیں ہے بارش مطلب مطلب مئی میں ہوگئی اٹھائیس گنتیس مئی کے آس پاس تو بس ہو گئی تھی بھائی جان اب کی بار کیونکہ جب مطلب تب جب کہ مانسون کی بارش تو اب ہوگی جو اب وہ اب جو مانسون کا سمے تو اب آ گیا اب ہونا تھا کیونکہ یہ پیڑوں کی کٹائی سے مطلب نا اندھا دودھ کٹائی سے ایس سیمت بارش اور کبھی کبھی دیگ بورشا ہو جاتی ہے باڑ آ جی ہے کبھی کبھی بار سوکھا رہتا ہے تو یہ کیا جو پریاورن میں جو وشیلی جیسے پریاورر کو نشٹ کر رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا اور اللہ ت کی برکت ان پہ برسے گی نہیں تو ان ہاں تو
ہمیں اتنا کر لیں گے تو اللہ تعال تو تھوی دیکھ رہا ہے بائی جان اللہ تعال سب چیز کو دیک رہا ہے وہ سب کا نیائے کرے گا تو اھی ہے اس کا کارڈ آپ نے دیکھا ہوگا کچرا ہے کوڑے دان کا پو نہ کر کے کچرا ہے وہ کہیں بھی خالی جگہ میں کالیستتھانوں میں ڈالنا پانی میں ڈالنا ایسے ج ندیوں میں پھینک جاتے ہیں کئی کنو میں کنووں میں پھینک دیتے ہیں اس سے پریاورن پردوشن بہت آرڑ ہو رہا ہے پانی کا پردوشن بہت آڑ ہو رہا ہے کیوں پینے وگ پانی نہیں بچ پا رہا ہے پانی تو اسرے د ہو رہا ہے نئے نئے مچھر پیدا ہو رہے ہیں نئے نئے کیٹاانو پیدا ہو رہے ہیں ہاں کیوںکہ اس سے ہم پینے یگ نہیں رہے اگر پیئیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے بیماری سے پھر ڈاکٹر کے پس جائیں گے کتنا کا نقصان ہو رہا ہے اے ٹائم ہر چیز سیمت کی ہوتی ہے بھائی ہم ہم
آپ نے بہت اچھا فرمایا بھائی جان کیونکہ پریااور کو دشت ہوگا تو ہمارے پر کا پر ہو کو چیز سب دور کرتی ہے ہمارے سواستھ سے لے کے کے فصلوں سے لے کے جانوروں سے لے کے سب ہی
سب پر نربھر کرتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو جنگلوں کی کٹائی ہاں جی جی جنگلوں کی کٹائی ہو رہی ہے جن جیو جنتو ہے یہ جانور ہیں جو بھاگیں گے تو کہاں جائیں گے یہ شیروں میں کئی گاؤوں میں یہ اٹیک کر رہے ہیں نئی نئی سیتا وغیرہ آ رہے ہیں اسی وجہ سے آ رہے ہیں بھائی جان
ہاں تو ان کو اب جیسے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے بنا رکھا ہے جو اپنا اپنا گھر بنا رکھا ہے جیسے جنگلوں میں جیسے چیتا وغیرہ ہے ہاتھی ہے جیسے کچھ جوریز یہی رہنا ہے
ہاں جی
یہ یہ ان مطلب جنگلوں کی کٹائی ہوگی تو وہ تو گاؤں میں آئیں گے وہ تو سر میں آئیں گے جو تو وہاں بھی وہ کر پھیلے گا وہ ہے نا جو مطلب ہے نا لوگوں کو کھا جائے گا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کی ان کے اندھ اند کٹ کریں گے تو وہ تو باہر نکلیں گے باہر نکلیں گے تو
ہاں کیونکہ بڑے بڑے جیب جنتو ہے آپ نے دیکھا ہوا جی جنتوؤں کا نوس ہے تو جنگلوں میں ہی ہے پیڑوں پر ہے یہ چڑیا ہیں جی یہ جن پشو پچو ہیں یہ بھی کو پچی تو ادھکتر جی جنت تو جی پیڑوں میں یا جنگلوں میں ہی نواس کرتے ہیں ان کا گھر ہے وہ ان کو بھی اجاڑ دیں گے تو پھر کیسے رہ پائیں گے
ہاں تو یہ چیزیں ہاں تو یہ چیزیں نربھر کرتی ہے کیونکہ ہم جیسے ہم ہمارے گھر سے آج ہی پہل کریں جیسے ہم جنم دن مناتے ہیں تو جنم دن کے اپلک پہ ایک پیڑ لگانا چاہیے میرے حساب سے سبھی کو یہ سوچنا چاہیے اب یہ چیزیں ہماری ای ایسی سنسکرتی پر
اسی چیز اسی چیز کو تو بول رہا ہوں بھائی جان کیونکہ ہر بندہ پیڑ لگائے گا تو بہت اچھا رہے گا ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی میں ہر بندہ پیڈ لگائے تو سے چالیس کروڑ تو پیڑ تو ہو ہی جاتے ہیں چلو ہم اس میں آ گ
مطلب جیسے ابھی جو ابھی سنیے سنیے میری سنیے سننا سنیے بھائی سنیے میں ایسے بول رہا تھا جیسے ہم برتھ ڈے وغیرہ مناتے ہیں تو ان میں سے ایسی پہلو ہونی چاہیے کیونکہ ایک پیڑ ایک پیڑ مطلب لگانا چاہیے جیسے سیزن میں تو ہے ہی سی سیزن میں تو جیسے ہمیں ابھی بارش کا موسم ہے تو اس میں تو پیڑ لگانا مطلب بہت آوشیک ہے کیونکہ ان پہ کیا جیسے دو مطلب دو دو چار مہینہ دو چار مہینہ پانی برستتا رہتا ہے پانی آتا رہتا ہے تو وہ پیڑ لگ لگ ہاں تو ایسی پہل ہونی چاہیے سب کو سب ویکتیوں کی ایک ایک پیڑ سال کے لگائیں گے تو وہ ہریالی ہو جائے گی اور دوسری بات پیڑوں کے ساتھ ساتھ
ہاں جی یہ بات تو خود کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے خود کو اپنے من میں ٹھان لیا جائے کہ ہم کو اب کے برتھ ڈے پہ یا اپنے برتھ ڈے پہ تو ایک پیڑ لگانا ہے تو تو یہ خود کے رجان ہونے چاہیے بھائی جان ایسے ہممیں تمہیں تو ہمیں لگائیں گے تبھی تو ٹھیک رہے گا اور کیسے لگا لیں گے ہم سب کو صلاح دیں گے سب کو بتائیں گے تبھی تو پتا ہونا چاہیے بھائی جان
ان چیزوں کی پہلو ہونی چاہیے اور ہم ہمارے گھر سے سدھارنا اسٹارٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے ملک میں امن چین شانتی بنی رہے گی ایسا کرنا ہمارے پریوار سے اسٹارٹ ہونا چاہیے بھائی جان کیونکہ ہم کسی کو بتا نہیں سکتے بتائیں گے تو وہ مانیں گے بھی نہیں کیونکہ جیسے ہم مانیں گے ہاں تو ہم پہلے ان کو کر کے دکھائیں گے کہ ہم نے ایسا پیڑ لگائے ان سے ہے نا پیڑ سے ہمیں پھول ملے پھل ملے اچھی چھایا ملی اچھی آکسیجن مل رہی ہے تو وہ ہم ہمار کو دیکھ کے سیکھیں گے تو وہ پھر مطلب وہ آٹومیٹکلی کرنا ہے اسٹارٹ کر دیں گے تو ایسی پہل ہونی چاہیے
ویسے آپ نے بھائی جان پہلے دیکھا ہوگا کہ کہ پہلے ہم صبح جگتے تھے یا صبح صبح کا سویرا ہوتا تھا جب بھائی جان ہم جگتےے تو چڑیاں کی چہچاہٹ کتنی ہوتی تھی اب اتنی یہی نہیں کیوں جنگل جنگل کاٹ دیے پیڑ کاٹ دیے ان کا گھصلہ ہے جو چھین لیا گیا تو کہاں پر نوس کریں گ بہت جیو جنتو ہیں جو بھائی جانس بہت بچیوں کی جاتیاں ولپت ہو چکی ہیں کووا پہلے کتنا اڑا کرتے تھے لیکن اب نہیں ہے چڑیا کتنی تھی کتنے طرح کی کچڑیاں تیں اب دکھائی نہیں دیتی ہیں اسی وجہ سے بھائی جان کے پڑوں بھی بہت اننددا دھند کٹائی ہو رہی ہے اس پہ کوئی روک نہیں لگا پا رہا ہے سرار بھی اس میں پرکوپ ہے سرار کا بھی بھائی جان اس کا بھی ہاتھ ہے ب جنگلوں کی کٹائی کر دی تھے سرار ہے جو نئی نئی فیکٹریاں بنا رہے ہیں راستہ نکال رہے ہیں وہ بھی جنگلوں میں ہوکر نکال رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے بھائی جان کی جنگل میں تو بہت جیو جنتوؤں کا بھی نوس ہونا چاہیے جیسے ہم بھی انسان ہے وہ بھی بھائی جان جیو جنتو ان میں بھی ایک
اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے سب کو ایک اپنے اپنے حساب سے بھیجا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ ان کو ان ان کے حساب سے ان کا جنگل ان کا گھر ہے تو ان ان پہ نواس کرتے ہیں
ہاں جی یہی یہی کارن ہے بھائی یع کہ ہاں ہر بندے کو پی لگان چاہیے تو بہت آوشک ہے اور نہیں لگائیں تو بھائی جانا اپنی اپنی زندگی کیسے جی پائیں گے ہم جو ابھی سے اتنا ہارڈ چل رہ رہا ہے ا ٹائم موسم چینج ہو رہا ہے تو آگے چل کے ہماری پیڑھیوں پر کتنا افیکٹ پڑے گا
بہت اچھا فرمایا بھائی جانا آپ نے آپ سے آپ سے ب آپ سے گپتگو ہو کے بہت اچھا لگا ہم آپ سے پھر گپتگو کرتے رہیں گے خدافس بائی
بالکل بھائی جان خدا آپ ہی بھائی جان